ہیلو
ہلو
ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام رحمۃہ اللہ و برکاتہ جی خیریت سے ہیں
الحمد اللہ میں خیریت سے ہوں اب خیریت سے ہے
الحمد للہ میررت شکر بڑیا الحمد اللہ سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اب بتاؤ آپ کیسے ہو
میں بھی ادھر ٹھیک ہوں
اچھا اور کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں ویسے ہی بھی بیٹھے
اچھا میں بھی ایسے ہی ابھی جاؤں گا ادھر گھومنے ابھی تو ویسے فری ہوں چائے پانی پی کے باہر جاؤں گا اور آج آج تو سنڈے آج تو چھٹی ہوگا نا اسکول میں اور ٹیوشن وغیرہ میں
ٹیوشن میں پڑھائی تھا آج نہیں گئی
سونی ریٹیزن
گھر پہ کوئی نہیں تھا اس کی
اچھا تو اور بولو کھانا پینا ہو گیا
ہاں کھانا پینا ہو گیا
اچھا آج کیا کھانے میں کھائے ہے
پلا اورور مٹن
اچھا چلو بڑھیا گھر میں بنا تھا ہے باہر گئے تھ کیا
باہر گئے تھے یہاں پر حج کرنے گئے تھے ن بوولے نا ہاں آپ کیا کیا کھائے
میں وہی بریانی چلا میرا آج میں اب ہوٹل گیا تھا باہر بلی کتنا گھر میں کھائے گا اسی لیے سنا چلو ہوٹل میں کل ہاں باہر میں کھاتے باہر میں ہوٹل میں ہوٹل میں گئے تھے ہوٹل میں
اچھا
سوچے گھر میں کتنا کھائیں گے
دوست کے ساتھ کیا اکیلا
نہیں اکیلے گتے کون جائے گا سھ میں آپ اکیلے پیسے تھا نہیں م بس میں سب کو لے کے جاؤں تو اکیلے جاگے چلا گیا اور اکیلے کات مطلب آ گیا
ہاں
اور سب بڑھیا ہے
ہاں سر ادھر بنیا آپ کا کیسا ہے
میرا بھی سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
کچ نہیں
اچھا پڑھائی کر دو کہ نہیں
ہاں پڑھائی تو بھی کرتی ہوں
اچھا کرتے رہ نا اور گھر میں سب امی ابو سب کیسا
اچھا ہے سب فریے سے
ہاں اور آواز آ رہا ہے آپ کے ادھر سے کیا ہوا
کیا ہوا
آپ کی ادھر سے آواز آ رہا ہے ادھر
ہاں اں بچہ ہللہ کرے
ہاں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
روڈ سب بڑھیا ہے
ہاں سب ادھر بڑھیا ادھر سب کا بڑھیا کھیل یہ تھے
ہاں د صاحب الحمد للہ بڑھیا سب ٹھیک ہے
ہاں کہ
کیا بولے ہیں
بولے سر سب کیریت ہونا ہی چاہیے
ہاں سب ٹھیک ہے
آپ کابعت ٹھ ہ ہوا
میرا طبیعت تو ٹھیک ہے خرابی کہاں ہوا ہے ٹھیک ہی ہے اور ادھر بارش ہو رہی ہے کیا ادھر آج
نہیں ادھر بارش نہیں ہو رہی ادھر ہو رہا ہے کیا
ہوں اپ نہیں ہو رہین
اچھا
اور کیا کر رہے ہیں ابھی
کوچ نہیں چائے پانی ہو گیا
چائے پانی نہیں ہوا ابھی چائے پانی کریں گے
اچھا
ہاں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
اور آپ کا ہو گیا چائےے پانی
میرا بھی نہیں ہوا ہے ہوگاب
اچھا آپ کاریہ میں کب سے کام کر رہے ہیں
کیا بولے
اب یہ ایپ میں کاری ایپ میں کب سے کام کر رہے ہیں
یہی پانچ چھ دن سے
اچھا پانچ دن سے مطلب نیا نیا کام کر رہے ہو کیا
ہاں
اچھا ای سے کچھ سیکھ رہے ہوگے نا
ہاں سیکھ رہے
ہاں سیک رہے ہو سیکھا بھی رہے ہو نا
ہاں
ہاں تو یہ اچھی بات ہے نا آ سکھا بھی رہے ہو سیکھ بھی رہ ہو تو یہ بڑھیاں ہے ایسا ہونا چاہیے کہ انڈیا میں اور ایک کاریہ مطلب ہونا چاہیے ایا کہ مطلب کوئی سیکھ رہا ہے کسی کو سکھا رہا ہے
ہاں
اس میں پیسے بھی تھوڑا بہت مل رہا ہے ہے نا
ہاں
اور بتاؤ اور سب بڑھیا ہے نا
ہاں ادھر سب بڑھیا
اور تمہارے گھر میں ممی سب ہے کہ نہیں
نہیں آج ماما کا چلا گیا
اچھا ماممی ماما سے چلا گیا کیا
کیا بولیے
ممی ماما کا چلا گیا کیا
ہاں
اچھا کب آئے گا
کل صبح آئے گا
اچھا آج نہیں آئے گا تو آج گھر میں تم لوگ کون کون ہو
میرا بھائی اور میں اور میرا بہن
اچھا تم لوگ تین آدمی نا
ہاں
چلو بھڑیا
اور بولو
ہاں
کیا چل رہا ہے ابھی جی لائف میں کیا کر کرو گے
لائف میں دیکھا جائے
دیکھا جائے رہا پھر بھی کچھ سوچے ہوں گے نا کہ ہاں یہ کروں گا
سوچے بہت لیکن کرنا ہے تو ایک ہی پڑے گانا
اچھا
اور بولو
ہاں
سب بڑھیا ہے
ہاں ادھر سب بڑھیا
اور سب گھر میں کھیتی باڑی ہو رہا ہے کہ نہیں
کیا بولے
اور گھر میں کچھ کام وغیرہ وغیرہ ہو رہا ہے کہ نہیں کھیتی باڑی ہو رہا ہے یہ سب کرتا ہے کہ نہیں گھر میں
ہاں ادھر تو ہو رہا ہے
ہاں
اس طرف ہو رہا ہے یا نہیں
ہاں ادھر بھی ہوتا ہے کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ بھی کھیتی کرتے ہیں نا
ہاں
ہاں تو ہوتا ہے کھیتی ہوتا ہے
اس کھیتی کے مہینے میں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ خراب
نہیں اچھا بھی لگتا ہے مطلب بارش زیادہ ہوتا ہے نا تو مطلب جو نہیں لگتا کہیں جا نہیں پاؤ گے کہیں کہیں مطلب گھوم نہیں پاؤ گے ایسا ہوتا ہے سب سے اچھا موسم آپ کو کیا لگتا ہے کون سا لگتا ہے جاڑا کا مہینہ لگتا ہے موسم لگتا ہے جڑاہ کا دن اچھا لگتا ہے یا گرمی کا دن اچھا لگتا ہے یا برسات کا دن اچھا لگتا ہے مطلب جب زیادہ دھوپ رہتا ہے تب اچھا لگتا ہے
ٹنھڈا ہی میرا اچھا لگتا ٹھنڈا مہینہ
ٹھنڈا ہی اچھا لگتا اچھا
آپ کو کون سا مہینہ اچھل لگ
میرا بھی وہی لگتا ہے ٹنڈی لگتا ہے ٹنڈی کا موسم بہت اچھا ٹھنی کا دن ہے سب سو جاؤ کمل ومل اوڑ کے سو جاؤ اور کوئی ٹینشن نہیں اور اس میں زیادا بہت ٹینسن ہوتا ہے
ابھی تو پتا ہے کدھر ابھی برسات کے دن ہے تو ادھر مچ مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے نا مچھر کاٹ کاٹ کر پھلا دیتا ہے سب کو
لائن نکل کٹ جاتا ہے تب
ہاں ابھی تو وہی تو سب کا سب کا کر رہا
ا
اور بولو
ہاں بولو
کیا کر رہے ہیں ابھی آپ
کچھ نہیں ویسے آپ سے بات
اچھا گھر میں ہیں یا باہر میں آ بھی آپ
ہاں ابھی گھر میں ہے
اچھا گھر میں ہے
اور بولو
ہاں آپ کیا کر رہے ہو
میں بس ایسے ہی بیٹھا ہوں کیا کروں گا ابھی آج تو سنڈے تھا نا تو آج بہت تھک گئے بہت ادھر ادھر گھومنے گئے ہر جگہ چھوٹی تھا نا
اچھا
کالج میں پڑھتے ہیں تو چھٹی تھا تو آج ادھر ادھر گھومنے گئے ہیں تھوڑا سا مطلب ڈائٹ تھک گئے ہیں تھوڑا سا
سمج رہے
آئے
سمجھ رہے نا کہ تو آج تھوڑا سا تھک گئے سنڈے ہے نا تو آج بس ایسے ہی
ہاں یہ سمج ہےے
ہاںاں
آج ہم لوگ کا اسکول چھٹی تھا تھا نئے گئے
ہوں سنڈے چھٹی ہو گا
پہلے تو بولے تو اردو میں جمعہ کو چھٹی ہوتا تھا
ہاں اردو میں جمعہ کا چھٹی ہوتا ہوگا